ہیلو وعلیکم السلام بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان
ہوتا ہی ن ب جن خراب نا خالی
ہاں بھائی جان ہم کھانا کھا لیے آپ بتائے بھائی جان آپ کھانا خ لییے
ہاں بھائی ج نام میں کھاا کر د ا ہم کھائے بھائی دال بھات اور بھنڈی کو بجیا کریلا کو بھجیا اور پاپ پتے کھائے ہیں اور رتی آپ کیا کھائے ہیں بھ
بھائی جان ہم بھی کھائے ہیں دال بھات چٹنی آلو کا سبزی بھنڈی روٹی اچار یہی سب کھائے بھائی
ہاں بہت لذیذ کھانا کھیا بھائی جان
ہاں بھائی جان ہم بڑی لذیذ کھانا کھائی بھیے کرتے ہیں آپ آپ بھی تو بہت لذیذ کھانا کھائے ہیں ایسے بھائی جان آپ کو کھانے میں سب سے زیادہ لذیذ کھانا کون سا لگتا ہے بھائی جان
ہم کو لگتا ہے میٹ اور چاول اور آپ کا بھجن
بھائی جان میرے کو بھی لگتا ہے چکن مٹن چاول انڈا چاول بریانی یہی سب تب لگتا ہے نہیں بہت اچھا لگتا ہے جی
ہاں چلیے بہت اچھا لگے
اور بتائ نا بھائی جان آپ کو کہیں گھومنے وومنے کا سوچا کہ نہیں
ہوں سوچے ہیں جانے کے لیے گھر پر آتے تو بولو گ
بھائی جان تھوڑا کس کے بولیے بھائی جان
آپ کہیں جا رہے ہیں کیا گھومنے پائی جان
ہاں بائی جان ہم سوچے بائی جان گے جانے کاشمیر گووا منالی حیدرآباد ممبئی کولکاتہ یہی سب سوچے ہیں جگہ جان آپ کہاں سوچے ہیں بھائی جان
ہم بھی سوچے ہیں یہی کشمیر ممبئی حیدرآباد پ جانے کے لیے
بہت اچھا جگہ ہے بھائی جانے کیلئے
ہمم بھائی جان اب ت بجنا کو گھومنے کے لیے وہ سب ٹھیک جگہ ہے
ہاں ہاں گھومنے کے لیے بہت اچھی جگہ ہے بھائی جان
ہمم
اور بتائے بھائی جان آپ کو سب سے زیادہ اچھا جگہ کون سا لگتا ہے گھومنے کے لیے
کیا بھائی جان
آپ کون سا جگہ گھومنے جانے کا سوچے بھائی جان
ہاں کوھیاہ اچھا لگتا ہے کشمیر ممبئی اور آپ کو اچھا ج کون سا لگتا ہے
بھائی جان میرے کو بھی لگتا ہے سب سے زیادہ تو لگتا ہے رسییا گھومنے میں میرے کو اچھا لگتا ہے بھائی جان سننے بھی بہت اچھا ہے نام نام سب جانے کا سوچے بھی ہے اور بتائیں نا بھائی ج ن آپ کو موٹر سائیکل آتا ہے چلانے
ہاں بھائی جین ہم کو تو چلاتا ہے چلانے آپ کو آتا ہے چلانے
ے کو بھی آ جاتا ہے ایسے آپ کو کون کون سا موٹر سائیکل چلا لیتے ہیں بھائی جان آپ
ہاںال پاچی ٹیر ف اسپ ڈلر اسپلینڈر اورا بھن کون سا چلانا پسند کرتے ہیں
بھائی جان ہم بھی پسند کرتے ہیں اسپلینڈر ڈ آر و ف ب سب بہت اچھا لگتا ہے بھائی آپ کا بھائی جان کو سپنا ونا ہے کہ نہیں بھائی جان موٹر سیکل خریدنے کا
ہمم ہے نا
ہاں کون سا موٹر سائیکل خریدنے ہیں سپنا ہے ب آپ کا
ہمارا یہی ایم ٹی جو کی دو لاکھ اسی ہزار کا آتا ہے
واہ اچھا ہے بھائی جان آپ کا بھی
آپ آپ کا کوئی سپنا کہ نہیں خریدنے کا
ہاں بھائی جان میرا سپنا ہے نا اے سی خریدے گے اے ٹی ایم بھی خریدیں گے تین سو نبے مل جائے چار لاکھ کا بھائی جان اور بتایے نا بھائی جان سننے میں آیا کہ آپ بارات گئے تھے
ہاں بھائی جان گئے تھے دو دن پہلے
ایسے کیا کیا ہوا تھا بھائی جان بارات میں
کچھ نہیں گئے کھانا کھا کے چلے آئے
بھائی جان ہم بھی ادھر سوچے تھے جانے کے لیے موٹر سائیکل سے لیکن میگھ آ گیا اس کے بعد ہم لوگ سوچ لیے گاڑی میں چلیں گے میگھ آ گا تو اچھا لگے گا گاڑی میں بیٹھ گئے اس کے بعد میگھ کا ایکو گو بند نہیں آیا بھائی
ہ ہاں ایسا ہی کرتا ہے
ہاں یہ تو بات ہے اسی لیے پڑتا ہے کا جانے اتنا سوری کہ بھائی جان بتائے تو بہت دماغ خراب ہو گیا تھا بھائی
ہمم ایسا ہی کرتا ہے میگھوا
اور بتائے نا بھائی جان آپ کی امی امی جان آم کا اچار لگائی کہ نہیں بھائی جان
ہاں لگتا ہے‌ نا آپ کہ یہاں امی جان لگائی کہ نہیں اچار
ہاں بھائی جان میری بھی امی جان لگا
آم کا اور نیمبو کا اولا کا آدی کا مولی کا مرچی کا
آم کا اچار لگائی آپ کا سننے میں آیا ہے کہ بھائی جان کئی گھومنے وومنے گیے
نہیں بھائی جان نہیں گئے تھے گھومنے اتنے دیر سے کہا گے ہے
ڈیلی ویلی گے تھے ایسے
نہیں بھائی جان نہیں گئے تھے
اور بتائے نا آپ کے گھر میں پنکھا ونکھا ہے کہ نہیں بھآئی جان ایسی اوسی
ہے نا اے سی ہے فریج ہے اور کیا آپ آپ کے گھر میں کون کون سا چیز ہے بھائی جان
بھائی جان میرے گھر میں بھی ہے اے سی ہے فریج یہ ہے پنکھا ہے اوپر سے ہے اے سی کولر ہے یہ ہے آپ کا گھر بھائی جان مطلب پلستر ہوا ہے کہ ایسا ایٹا والا بھائی جان
ہاں ہے نا بھآئی جان پلستر ہے ایک تالا ہے آپ کے یہاں بھای جان آپ کا کیسا
بھائی جان میرے ادھر بھی میرا ادھر تو پلس تر نہیں ہے لیکن میرا بھی ایک تالا ہے بھائی جان اور بتائے نا بھائی جان کیا بولتے ہیں نا وہ آپ تے ہے بھائی جان آپ کون سا کھیل اچھا لگتا ہے سب
ہم کو تو لگتا ہے بھائی جان اچھا ہاکی کرکٹ فٹ بال
بڑا اچھا اچھااب بھی کھیل کھیلتے
جی بھائی بچپن سے کھیلتے آ رہا تھا
سب سے اچھا اچھا کون سا لگتا ہے
ہم کو تو زیادہ اچھا لگتا ہے ہکی اور کرکٹ آجی خالی ٹائم پرہ زیادہ وہی کھیلتے ہیں
ہاں یہ تو بات ہےر ب ہے خالی ٹائم پہ ہم بھی کھیلتے ہیں کرکٹ فٹ بال بال ہاکی کیرم بورڈ والی بال لڈو چکا اور گلی ٹائر کوولی جیتا اور کہتے ہیں نا بیڈمنٹن اور اچھی کھیلتے ہیں دلہپ اور یہی سب کھیلتے بھ ج بہت اچھا لگتا ہے بھ جان اور ٹھنڈی میں آپ کون سب چیز کھیلتے ہیں بھائی جان سب سے زیادہ
بیڈمنٹن
میں بھی بیڈمنٹن ہی کھیلتا ہوں ایسے بہت اچھا لگتا ہے بیڈمنٹن کھیلتا ہوں تو یہ نہیں بھ جان
ہوں بھائی ج ب انٹرسٹ بہت گرمی پونکنے لگتا ہے تب چھیلتے ہیں تب
کھیلتے کھیلتے ہیں نا گرمی آنے لگتا ہے نا اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں ٹھنڈی د میں ہو جاتا ہے بد کہتے تو گرمی ہو جاتا ہے اور بتائیں نا بھائی آپ کو مطلبیں کیا یاد میں پڑا تھا آپ سننے میں آیا کہ نیا موبائل سنے بھ
ہاں خریدے ہیں جو کہ بیس لاکھ کا ہے بلا بیس ہزار کا
ہاں بھائی بیس ہزار گام چارش کتھی اس میں ہے بھائی جان کون سا کمپنی ہے
ہاں سمسم کا
واہ اگر اس میں اس میں کون کون یہ تھی دیا ہے بائی جان م کیمرہ اھا ہے نا اس میں رائیجان
ہوں بھائی جان اچھا ہے نا بہت اچھا ہے فوٹوٹ کھیچنے میں
ہ میں بھی کی نہا ہوں بھائی جان ایسے چوبیس ہزار کا ہے اور لون پہ لیا ہوں تو ہوا ہے چوبیس ہزار بہت اچھا ہے ووو کمپنی کا ہے بھائی جان لال کلر میں ہے بہت اچھا چلتا ہے خ جری اور بتانا ہو جان آپ پڑھائی وڑھائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں
ہوں کرتے ہے نا اور بت ناپ کسم پڑتا ہے بھ جان
پڑھائی کرتے ہیں پڑتے ہیں نوبی کشا میں اور آپ بتیں بھائی جان آپ
ہمم پک پڑچ نہیں نہیں ہی کر چ ہم بھائی جان
ابھی بھائی نووی ککا میں ہم بھی بھائی نویں ککشا میں آ کو م ایسا کون سب سب اچھا اچھا لگتا ہ بھائی جانا سے پ پ بابا اچھا سبجیکٹ پڑھ بھائی ہم بھی پڑھتے ہیں بھائی جان ہندی انگلش ان سوشل سائنس جی و گان میتھ یہی سب پڑھتے ہیں ہم بھی بہت اچھا لگتا ہے بھائی
ہ ب سبجیکٹ اچھا بھی بہت اچھا لگتا ہے
اور بتائیے نا بھائی جان کیا ن بولتے ہیں کھیتی ہوتی کیسی چل رہی ہے بھائی
ہمارے یہاں کیسے چل رہی ہے بھائی جان آپ کے یہاں کیسے چل رہی ہے کھیتی
بھائی جان ہمارے ادھر ب چیز چل رہی ہے ایسے کتنا روپیہ کھیت جتا رہا ہے بھیاان پر
تین سو روپے
تین سو روپیہ کاٹا بازو تارا ہے کہ پورا
کاٹا ب بھ جان
تو آپ کتنا کھا ہے بھائی ار
ہمارا تو ہے یہی
تو پڑھتا ہوگا کت ن سب ستائیس ہزار ستائیس سو پڑتا ہوگا کہتے نہیں بھائی
ہوں
ہ اور بتائ نا نو ہزار ستائیس سو پڑیا جاتا ہے بیا کتنا کا ملتا ہے بھائی ج نا
بیجا ہمارے یہاں آبو جاندا تھ ل نے
اچھا ابو جان اور گھر میں آپ کے امی ابو جان بھائی جان دادی جان دادا جان سب خیریت بھائی جان
ہاں بھن ہمارے یہاں تو سب کچھ اب تھ آپ کے ابو ج سب کری
ہاں بھائی جان میرے بھی امی ب جان سب اور بتائے نا بھائی جان آپ کے مطلب پکول روپیا کہ نہیں
ہاں روپے ن جوک ہاں
کون کون سا
ارہل کا پھول ہے کمل کا پھول
ہاں باہ بارہ اچھا اچھا روپیہ ہو ج نا تو
میں نے ب موبائل میں فون کر ا
چلے بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ کے م ابو جان کو میرے طرف سے اللہ حافظ بول دیجے گا وعلیکم السلام ٹھیک ہے بھائی جان اللہ حافظ خدا ج